ہلو وعلیکم
وعلیکم السلام خیریت
جی الحمد للہ اپنا بتائیے کیا ہو رہا ہے
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ابھی کھانا کھا کے بیٹھے ہیں
بس گھر میں بیٹھ رہی ہیں گھومنے وومنے نہیں جا رہی ہیں کیا کہیں
نہیں ابھی تو نہیں گئے ہیں کچھ دن پہلے گئے تو تھے گھومنے ہاں دلی گئے تھے کچھ دن پہلے گھومنے پچھلے مہینے ہی تو گئے تھے ہم دلی گھومنے
ہاں ہم بھی تو دلی ہی گئے تھے گھومنے ابھی کچھ دن پہلے پھر ابھی رانچی بھی جانے والے ہیں گھومنے دلی میں تو بہت کچھ گھومے ابھی کچھ دن پہلے ہی گئے تھے کافی ا اچھی اچھی چیز ہیں دللی میں گھومنے کے لیے لال قلعہ قطب می نار لوٹس ٹیمپل میں سب گھومی تھی
اچھا سب گھوم لی تو ہم بھی تو ابھی گئے تھے تم بتائی نہیں کب گئی تم بولتی تو ہم بھی ساتھ میں چلتے
تا نہیں پائے پھر جانے والے ہیں رانچی گھومنے آؤ چلیں گے ساتھ میں سب لوگ مل کے دلی میں ہماری ایک دوست رہتی تھی اسی سے بات کر چلے گئے تھے اچانک تو گھوم پھر کے اس سے کافی دن کے بعد ملے اس کے ساتھ رہے پھر آ گئے گھر
تو کسی کام کے سلسلے سے گئی تھی یا ایسے ہی گھومنے
نہیں صرف گھومنے گئے تھے وہاں کی سب چیز بہت اچھی اچھی فیمس فیمس چیزیں ہیں مار کیٹ ہے کچھ شاپنگ بھی کرا اچھی اچھی چیز
اچھا کہاں سے شاپنگ کیا تھا
لال قلعہ سے بھی کیا چاندنی چوک سے ایک بٹلہ ہاؤس بھی ہے وہاں پر پاس میں
ہاں ہاں بٹلا ہاؤس تو بہت فیمس ہے مسلمانوں کے لیے بہت اچھا اچھی اچھی وہاں کا بریانی کھائے ہے وہاں بریانی بہت اچھی ملتی ہے مراد آبادی
ہاں وہاں بریانی بہت ٹیسٹی تھی کھایا وہاں بریانی گھومے چکن کباب بھی کھایا سارا کچھ کھایا گھومے تے بہت
وہاں تو ہر قدم قدم پہ بریانی ہے کہیں حیدرآبادی کہیں مراد آبادی ہاں وہاں وہاں پورا مسلم علاقہ ہے نا وہاں پہ ایک ہے جامع مسجد گئی تھی
جامع مسجد بھی گئے تھے وہاں سے بہت سارا دسترخوان خریدا ٹیبل کلتھ لیے اور بھی بہت ساری خوبصورت خوبصورت چیزیں لی بہت اچ
ا ہاں ہاں بہت اچھا وہاں کا مارکیٹ ہے نا ایک وہاں سے ہم بھی گئے تھے نا اس بار ابھی پچھلے منتھ تو ہم بہت کچھ خریدے ہیں وہاں پہ ہم بہت کچھ خریدے کرتی خریدے چپل خریدا اور بھی ای پھر بینگلس یہ سب چوڑی ووڑی جو ہوتا ہے سنگار کا سامان وہ خریدا ہے جو جو چیز سس تی لگ رہی تھی کفایتی دام پہ وہ ہم نے خرید لیا
ہاں میں بھی گئی تھی سو پینگ کے سلسلے سے پھر گھومی نشا لمبا کا ایک سیلون بہت فیمس ہے وہاں
ہاں ہاں ہاں ہاں دلی میں ہے وہ تو گ گرو گرام میں ہے نا وہاں ہاں دوارکا میں ہے دوارکا میں
کا میں ہے وہ وہاں بھی گئی میٹرو پہ بیٹھی میٹرو کا آج کل تو بہت اچھا فیسلٹی ہو گیا ہے وہاں دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے جاؤ خود کھل جائے گا
کہ تو کتنا اچھا میٹرو کا سسٹم ہے خود ہی پیسینجر کھڑا ہے خود بخود کھل جا رہا ہے بہت اچھی جگہ ہے دلی تو
ہاں اب تو کوئی بھی جا سکتا ہے بنا پڑھا لکھا انسان بھی اچھے سے بیٹھ کے میٹرو پہ گھومنے کے لیے بھی جا سکتا ہے ہماری تو دوست بھی وہاں رہتی ہے دلی میں ہاں تو اس سے بھی ملنے گے ہوئے تھے گھوم ووم کے آئے پھر اب رانچی جانے والے ہیں آ چلو گی تو آؤ
کب جا رانچی کب جانا ہے
رانچی اگلے ہفتے تک سوچ رہے ہیں جانے کے لیے موسم کافی اچھا ہے ابھی گھومنے کے لیے رانچی کا موسم بہت اچھا ہو تو وہاں بھی بہت اچھی اچھی مال کھلی ہے رانچی میں
رانچی میں بھی سنا ہے کہ بہت اچھا اچھا مال کھلا ہے ایک علی جوہر بہت بڑا مال کھلا ہے یہاں راتو روڈ میں تو ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ہاں ہاں نیا کھلا ہے ہم ایک بار گئے تھے نا وہاں وہاں کا تو پر بازار بھی بہت فیمس ہے رانچی کا
تھوڑا جائیں گے وی جیٹ کرنے سیلون ولون بھی رانچی میں سنا ہے کافی اچھا اچھا ہے دلی تو کافی دور پڑ جاتا تہ نئی
ہاں دلی تو انسان بار بار نہیں جا پاتا ہے نا تو کیسے گئی تھی تم یہاں سے ٹرین سے گئی تھی دلی یا پھر کیسے گئی تھی دوست
ہاں دوستوں کے ساتھ ٹرین سے ہی گئی تھی یہاں سے دلی راجدھانی ایکسپریس سے گئے تے پھر ادھر سے بھی ٹرین سے ہی واپس آئی
او یہاں سے راجدھانی چلتی ہے تمہارے طرف
ہاں چلتی ہے ہمارے طرف سے رادھانی ساری ٹرین چلتی ہے ہمارے طرف سے دلی
ہاں تو رجدھانی کا سسٹم تو بہت اچھا ہے اس میں ہر
ہاں بہت اچھا فیسلٹیز بہت اچھا ہے بت کافی اچھا انتظام ہے بیڈ بھی کافی چوڑا رہتا ہے سیٹ
ہاں راجدھانی کا تو بہت اچھا رہتا ہے اور کے مقابلے
غریب رتھ بھی اچھی ہی ٹرین ہے سستے میں کافی اچھی ہے
ہاں اس کا بجٹ بہت اچھا ہے کم دام میں انسان جا آ سکتا ہے آسانی سے راجدھانی کا تو قیمت ہاں راجدھانی کا قیمت تو بہت زیادہ ہے نا ہر
ہاں اس کا قیمت تو بہت زیادہ ہے بہت لوگ اس کا نہیں کر پاتے ہیں قیمت کی وجہ سے نہیں جا پاتے
ہم گئے تھے اس ٹائم دلی ہم کو کچھ اپنا کاغذ نکلوانا تھا نا ایجوکیشن والا میرا کچھ اس میں مسٹیک ہو گیا تھا غلط تی نام میں اسپلنگ تھا تو اسی کے سلسلے میں ہم تو ادھر سے ٹرین سے ہاں نہیں ادھر سے تو ہم ٹرین سے گئے تھے پھر اس کے بعد ادھر سے آنے کے لیے ٹرین ہی نہیں مل رہی تھی کوئی بھی مطلب ریزرویشن ہو نہیں پا رہا تھا بڑی مسقت سے دو چار دن وہاں رہی گھمی لال قلع کلا گئی وہاں تو لال
ہاں لال قلعہ تو میں بھی گئی ہوں ہاں کافی خوبصورت ہے اچھی کاری گری کی ہوئی ہے لال قلع میں ہاں قطب مینار بھی اچھا ہے
جامع مسجد بھی ایک دم لال قلع وہاں سے دکھتا ہے جامع مسجد
ہاں جامع مسجد سے دیکھتا ہے سامنے سے
ہوں ایک دم بہت اچھا اسی کے اندر پورا مینا بازار والا مارکیٹ ہے پھر ادھر سے میرے
ہاں مینا بازار والا مارکیٹ میں بھی گئی تھی
ہاں ہاں پھر وہیں سے ایک نزدیک میں بھی وہاں مارکیٹ ہے جیسے اس کا نام ہے صدر بازار اس کا نام ہے جو سنڈے کے سنڈے مطلب اتوار کو لگتا ہے اور سنیچر کو ہاں اس کو چور مار کٹ پھر بھی بولتے ہیں وہاں اتنی سب سس سستے وہاں سامان ملتا ہے اتنا سستا نہ کہ جو پیس تم کو ادھر ملے گا ہ دو سو میں جو ملے گا نا وہاں وہاں پچیس روپے میں ملے گا اتنا سستا سامان
ہاں وہ تو میں گئی نہیں تھی سنا ہے بس سنا چوری بھی ہوتا ہے اس مارک کرکٹ میں بہت اسی لیے میں نہیں گئی تھی ادھر سے
ہاں ہاں ہاں بہت چوری ووری بھی ہو جاتا ہے وہاں حفاظت سے جان کا ہے اپنا دھیان رکھ
ہاں ہاں حفاظت سے بھی جاتا آدمی تو بھیڑ کی وجہ سے چوری تو ہو ہی جاتی
ہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے نا وہاں اتنی بھیڑ مارا ماری والی وہاں بھیڑ ایک دم م ہوا د اور بولو
اور سب بھاںی اور سب بڑیا ہے نا
تم کیوں ہنس رہی ہے اتنا
ارے ہم کو کچھ بات یاد آ گیا وہاں کا نا کہ وہاں ایک آدمی کا پرس چوری ہو گیا تھا وہی بات کون اور بولو
اور سب الحمد للہ ٹھیک ہے گھر پہ سب لوگ کیسے ہیں
سب ٹھیک ٹھاک ہے تو رانچی جاؤ گی تو ہم کو بھی بتانا چلیں گے ہم بھی
ہاں اسی لیے تو کال کیے ہیں کی راچی جانے والے ہیں ایک ہفتے میں چلو گی تھوڑا گھوم ووم کے آئیں گ یہ موسم کافی اچھا ہے
ہاں ہاں جھارکھنڈ کا موسم ایسے بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں گے ہم جب جانا ہو تو ہم کو فون کروں گی کس تاریخ کو جانا ہے
بھی ہو رہی ہے ادھر تو ادھر آپ کی طرف بارش ہو رہی ہے
نہیں ادھر تو بہت گرمی ہے بارش کا کوئی نام نشان نہیں ہے ابھی
ادھر تو روز بارش ہو رہی ہے موسم کافی سہانا ہے
او اچھا تب تو بہت اچھا بھائی بارش ہونی بھی چاہیے
صرف دلی ہی گھومیں
نہیں ہم دلی گھومے پھر وہاں سے ادھر سے ہم فلائٹ سے واپ پس آئیں نا لاسٹ میں ہم کو ٹکٹک ہلو
ہاں آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی بولیے
بول رہے ہیں پھر ادھر سے ہم کو ٹکٹ ٹرین کی نہیں ملی تو پھر ہم لاسٹ میں ایرو پلین سے آئے تھے
ہاں تو پلین میں پہلی بار بیٹھنے میں تو مزہ آیا ہوگا یا ڈر لگ رہا تھا
ا نہیں ڈر تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن بہت ہی م زہ آیا جب بیٹھ گئے اڑنے ٹائم تھوڑا سا ڈر لگا پھر بہت ہی اچھا لگا پہلی بار پلین پہ بیٹھے تو بہت خوشی بھی ہوئی بہت مزہ بھی آیا
ہاں وہی تو خوشی تو ہوتی ہے سب کا سپنا ہے پلین پہ بیٹھنے کا ایک ا بار ہم بھی ابھی کبھی جائیں گے کہیں گھومنے تو انشاء اللہ اب اگر پلین سے ہی جائیں گے
ہاں ہاں بیٹھو پلین میں بہت مزہ آتا ہے تو انسان کو سفر کرنے میں اتنی آسانی ترنت ہم ایک گھنٹہ میں پہنچ گیا دلی سے راچی پتا بھی نہیں چلا کی
ہاں اس سے کافی آسان ہوتا ہے نا سفر کرنا بہت ایزی وے میں ہے اس بار اس بار ہم بھی جائیں گے پلین سے ہی بیٹھ کے
ہاں پلین سے جانا اچھا لگے گا وہاں گھومنا وہاں پے وہ مارکیٹ جو ہم بتائے نا تم کو وہاں ضرور جانا تھا صدر بازار سنڈے کا سنڈے لگتا ہے پر اتنا بھی نہیں ہے
جامع مسجد کی طرف ہی لگتا ہے وہ بھی مارکیٹ سنا تو تھا مگر گئے نہیں کبھی اس بار جائیں گے تو ان شاء اللہ ضرور جائیں گے
ہاں جانا چار کلو میٹر دور ہے وہاں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں جھار کھنڈ بہار سب کاروباری لوگ وہاں جاتے ہیں نا وہاں سے سامان لاتے ہیں اپنا
تے ہوں گے یہاں بیچنے کے لیے وہاں کم دام پہ ملتا ہے نا تو یہاں پہ آ کر کے بیچتے ہوں گے سب
جو والیچ جو چاکلیٹ یہاں دو سو کا ملتا ہے وہاں پچیس روپے میں ملتا ہے ہم تو دیکھ کہ حیران تھے کہ اتنا سستا کیسے مل سکتا ہے
تو آپ کچھ خریدا نہیں تھا صرف دیکھنے گئی تھیں
نہیں بہت چیز خریدا تھا
ہوو وہی تو ہاں لانے کے لیے بھی تو پریشانی ہوتی ہے نا اتنا دور سے انسان ڈھو کر کے کس طرح سے لائے گا
ہے نا دور بھی تو ہے
سفر میں کافی پریشانی ہوتی ہے لانے میں
ہاں زیادہ لے کے سامان دھونے میں تو دقت ہوتا ہے نا
ہاں ہاں کافی دکت کافی دور بھی ہے دلی یہاں سے
بہت دور ہے ہاں ہاں راچی ہم بھی سوچ رہے ہیں تم آؤ تب ہم لوگ سب مل کے چلیں گے رہ
چلیں گے رانچی ہاں وہی ایک دو دن گھوم ووم کے آیا جائے گا سب کچھ تھوڑا رانچی کے طرف بھی دیکھا جائے ہاں کیا کیا نیا ہے
ہاں وہاں کا بھی دیکھا جائے ہاں رانچی میں دیکھتے ہیں کیا نئی چیزیں ہیں تھوڑا ایسے بھی گھومیں گے دلی رانچی کا بھی سنے ہیں کہ ایک ونڈر مارکیٹ بہت ہی
ہاں کافی سستا مارکیٹ ہے وہاں بھی ہم گئے ہیں
او گئی ہو تم
ہاں وہاں گئے ہوئے تھے ات نا اچھے سے نہیں گھوم پائے تھے جلدی جلدی میں گئے تھے اس بار جائیں گے تو اچھے سے گھومیں گے وہاں کافی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہے سستے دام میں وہاں بھی چپل سلیپر جوتا ٹراؤزر سب کچھ یہاں چوری ووری کا ڈر نہیں ہے دلی کے جیسا
ہاں یہاں اتنی بھیڑ تھوڑی ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اسی لیے چوری ہو جاتا ہے نا
ہاں وہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے نا اس لیے چوری ہو جاتا ہے یہاں ٹھیک ہے یہاں چوری ووری نہیں ہو اتا ہے سستے دام پے یہاں بھی ایک سے ایک خوبصورت چیز ملتی ہے کم کم داموں پہ ڈریس بھی وینڈر مارکیٹ میں مل تا ہے ہاں
ہاں چلو پھر ٹھیک ہے آتے ہیں تو مل
ہاں ٹھیک ہے آؤ پھر چلیں گے مل کے گھومنے راچی ہم لوگ انشاء اللہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ